ہیلو السلام
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہے آپ
ہاں بھائی جان میں بالکل ہی ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں
میں ٹھیک ہوں آگ کے گھر میں آپ کے مما بابا آپ کے بھائی بہن سب ٹھیک
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سبھی کیسے ہے
شکر الحمد للہ سب لوگ ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوئی آپ نیند سے اٹھے کچھ کھانا وانا کھایا
جی میں نیند سے اٹھا بس ابھی کچھ ناشتہ نہیں کیا
اچھا چلیے ٹھیک ہے تو میں بھی نیند سے ابھی ابھی اٹھا تو میں نے بھی تھوڑا سا پانی وغیرہ پی لیا دودھ
باشاء اللہ اچھی بات کہ اچ اچھا کھانا کھایا اچھی چیزیں کھائی ہے آپ نے
ہاں تو بھائی جان یہ بہت ہی اچھی بات ہے آپ سے سن کے بہت ہی خوشی محسوس ہوئی مجھے تو مطلب کہ میں دیکھ میں ایسے ہی بیٹھا تھا میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر کے کچھ نالج یا گیان حاصل کیا جائے تو مطلب کہ میں سوچ رہا تھا میں اپنے ہی ساتھ سوچ رہا تھا مطلب کہ آج کل کیسے کیسے کیسے لوگ مطلب کہ بہت س سبھی لوگ آج کل کیا کر دیتے ہیں کہ پانی کو ضائع کر دیتے ہیں مطلب کہ یہ یہ جو یہ پانی یہ مطلب کہ نیچرل ریسورس ہے ا اوپر والے کی طرف سے لیکن لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں بے شمار ضائع کر دیتے ہیں تو میں اسی پہ کچھ بات کرنا چاہتا تھا تاکہ جب ہم بات کریں پھر ہم آگے تک بھی پہنچائیں اسے تو اس سے پھر لوگ بھی انسپائر ہو سکتے سک یہب
بالکل بالکل کیا صحیح بات بتائی آپ نے تو میں آپ کو اچھا چلو چلو بولو بولو آپ
جو یہ پانی ہے بطلب کہ ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے اکثر کہا جاتا ہے نا میری بائیول مطلب کہ واٹر زندگی ہے تو یہ پانی ہی زندگی ہے یہ سج کا ہے اور یہ بالکل سچ ہے اگر پانی نہ ہو تو مطلب کہ انسان جانور پودے اور پوری دنیا کی زندگی ممکن نہیں ہم روز صبح اٹھ کر مطلب کہ پانی یوز کرتے ہیں پانی کے بنا ہمارا کوئی بھی دن کمپلیٹ نہیں ہوتا تو سب سے پہلے مطلب کہ پانی پینے کے لیے ضروری ہے ہماری باڈی زیادہ حصے پانی سے بنتی مطلب کہ بنی ہوتی ہے تو اگر ہم کم پانی پییں گے تو مطلب کہ ڈیہائیڈریشن ہو سکتی ہے اس سے تھکان کمزوری اور ہیلتھ پرابلمس ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں روز مطب کہ انف پانی پینا چاہیے تاکہ ہم ہیلدی اور ایکٹیو رکھ سکیں تو اسی پہ میں آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں
بالکل تو میں آپ کو تھوڑا سا پانی کا تعارف کرا دیتا ہوں تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانی کے فائدے اور کیا کتنا اہم کتنا اہم ہے پانی ہمارے لیے تو سب سے پہلے پانی زندگی ہے کہتے ہیں پانی بچاؤ زندگی بچاؤ کیونکہ بنا پانی کے نہ کھیتی ہوتی ہے نہ گھر چلتا ہے نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے لیکن ہم روز ہزاروں لیٹر پانی ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں ہے نا بھائی تو اب ہم سب سے پہلا جو ہے نا کہ پائے پانی ضائع کرنے کے کیا نقصاناتات ہیں اس سے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اگر ہم پانی ایسے ہی ا گندا پانی پیئیں گے کم پانی پئیں گے بیماریاں پھیلتی ہے سب سے پہلی بات اور قہر ہو جاتا ہے قہر آپ قر مطلب زمین کا پانی نیچے چلا جاتا ہے پھر بورور کروانے پڑ جاتے ہیں پانی نہیں ملتا ہے پھر ا اور کیا ہوتا ہے کہ قدرت کا نظام نہ خراب ہو جاتا ہے دیکھو اگر ہم پانی ضائع کریں گے اگر ہم پانی نہیں بچائیں گے جیسے کہ جب ہم صبح نہاتے ہیں نہاتے وقت اگر ہم زیادہ پانی استعمال کریں گے جو بنا وجہ جو ضروریت سے زیادہ ہوگا برش کرتے وقت ہم اپنا جو نل ہوتا ہے وہ ایسا ہی کھلا چھوڑیں گے ہم ہم ایسے کبھی اپنا موٹر سائیکل اپنی گاڑی خود ہی واش کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم بنا سوچے سمجھے بہت زیادہ پانی بہا دیتے ہیں تو ایسے کیا ہوگا کہ قدرت کا نظام نہ خراب ہو جاتا ہے ایسے کیا ہوتا ہے جو درقت ہوتے جانور ہوتے کھیتی وغیرہ سب پانی کی کمی سے مرض
ہاں بھائی جان تو مطلب کہ اسی کے ساتھ ساتھ آپ آپ کو میں یہ کہہ دوں مطلب کہ جو یہ پانی ہوتا ہے یہ صرف پینے کے لیے نہیں جو آپ نے ابھی ابھی کہا مطب کہ بلکہ کوکنگ کے لئے بھی کھانا بنانے کی لیے بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو ہر گھر میں کھانا بنانے کی کے لیے پانی یوز ہوتا ہے چاول مطلب کہ چاول سبزیاں مطلب کہ اور اسی کے ساتھ دول مطلب کہ دال اور چائے سب پانی کے بنا مطل کہ نہیں بن سکتی آپ کو تو پت ہی ہے لیکن اسی طرح مل کہ پھل اور سبزیوں کو دھونے کے لیے بھی مطلب کہ کلین واٹر چاہے ہوتا ہے تو پانی صفائی کے لیے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہم مطلب کہ نہانے کپڑے دھونے برتن صاف کرنے اور گھر کی صفائی کے لیے پانی یوز کرتے ہیں اگر صاف پانی نہ ہو تو ڈیزیزز پہلے پھیل سکتی ہے اس لیے کلین واٹر کلیننس دونوں ایک دوسرے سے مطلب کہ جڑے ہوئے ہیں تو ایگریکلچر میں بھی مطلب کہ پانی کا بہت بڑا رول ہے فارمرس اپنی فیلڈس کو مطلب کہ پانی دیتے ہیں جس سے کراپس گرو کرتے ہیں ویٹ ہو گیا رائس ہو گیا اور اسی سے ساتھ مطلب کہ سبزیاں اور میوے ہو گئے سب کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر بارش کم ہو یا پانی نہ ملے تو کراپس خراب ہو جاتے ہیں اور فوڈ کی کمی ہو سکتی ہے ہے نا
بالکل بالکل تو اب آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ طریقے میرے ذہن میں ابھی آ رہے ہیں کہ ہم کیسے پانی بچا سکتے تو میرے خیال میں سب سے پہلے میں نے بھی بولا آپ کو نل بند جب ہم برش کرتے ہیں یہ یا شیو کرتے یا برتن دھتے وقت نل بند رکھنا چاہیے کہ کیونکہ ایک منٹ میں تقریبا تقریبا دس لیٹر پانی بچ جاتا ہے اگر ہم نل بند رکھیں گے
تو اور کیا ہوتا ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک گھر میں تو نہیں کسی کسی گھر میں کیا ہوتا ہے کہ لییکیج ہوتا ہے ایسی پانی نل خراب ہوتے ہیں تو ہم ان کو جلدی سے ٹھیک نہیں کراتے ایسے چھوٹتے تو کطرا کطرا گر جاتا ہے تو ایکر میں پندرہ لیٹر ضائع کرتا ہے ایک کترا جو نل سے گرتا ہے تو اور بالٹی یوز کرنا چاہیے جو بھی میں نے بولا کہ جب ہم کار کار واش کرتے ہیں اپنا موٹر سائیکل ہم ایسے پائپ لگاتے تو پھینکتے رہتے ہیں پانی اس کہ بہت زیادہ پانی ضائع ہوتا ہے
ہاں بھائی جان اسی کی سے ساتھ مطلب کہ انڈسٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا واٹر انڈسٹریز میں بھی یوز ہوتا ہے پانی تو فیکٹ یز میں ڈفرنٹ پروڈکٹس بنانک کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے خاص کر خاص کر آج کل کا جو یہ اے آئی سسٹم ہے اے آئی اسی پہ کام کرتا ہے مطلب اس کو پان نہیں جب ہم کچھ نکالتے ہیں تو اس کے اسے پانی کی بہت ہی ضرورت ہوتی ہے بکاز ہے نا تو الیکٹرسٹی بنانے کے لیے کے لیے بھی پانی یوز ہوتا ہے مطلب کہ بہت اسی پہ الیکٹرسٹی بنتی ہے تو یہ پارٹ ہے اس کا اسی طرح واٹر اکنامی اور ڈیولپمنٹ میں بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یہ پانی تو انینملز اور بڈس مطلب کہ گوبھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی پانی پیتے ہیں اور اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اسی طرح مطلب کہ پیڑ پودے بھی پانی کے بنا زندہ نہیں رہ سکتے اگر اب ملب کہ پلانٹس کو پانی نہ دے تو وہ سوکھ جاتے ہیں اس سے انوائرمنٹ پر بھی برا اثر پڑتا ہے آج کے ٹائم میں مطلب کہ آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا واٹر پولوشن ایک بڑی پرابلم ہے لوگ ندیوں نالوں اور پانڈس میں بھی مطلب کہ کچرا اور کیمیکلس ڈال دیتے ہیں اس سے پانی گندا ہو جاتا ہے اور مطلب انسانوں اور جانوروں کی حلت کو نقصان ہوتا ہے ہمیں کبھی بھی پانی کو گندا نہیں کرنا چاہیے نا بھائی جان
بالکل بہت بہت ہی اب نے زبردست باتیں بولی اور کیا ہے نا کہ میں اور بھی میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا ہوں حکومت کو کیا کرنا چاہیے حکومت اور ہمارا کردار اس میں کیا ہوگا کہ ہم کیسے پانی کو بچا سکتے ہیں حکومت چاہے ڈیم بنائے جو آپ نے سنائی ہوگا کینال صاف کرے اور لوگوں میں اوئرنیس پھیلائے کیونک گور ٹ کا کام ضروری ہے کہ کیونکہ جو گاؤں سائڈ سے دیہاتوں سے لوگ ہیں تو وہاں پہ بہت اچھا فریش واٹر ہوتا ہے لیکن وہ لوگ بھی اس کو اپ گندا کرنے لگے ہیں اس کو بھی آلودہ کرنے لگے ہیں لیکن سب سے بڑا کام ہمارا ہے کیونکہ تبدیلی نہ گھر سے شروع ہوتی ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اپنے ہم اپنے نیبر کو اپنے دوست کو نہیں بول سکتے کہ پہلے آپ ستھر جاؤ پھر ہم سدھر جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے پہلے ہمیں خود کوسکارنا ہے اپنے گھرم اپنے گھر میں جو تبدیلی لانی ہے اس کے بد ہم دوسروں پہ انگلی اٹا سکتے د کہ آپ ایسا کرو آپ ایسا کرو
ہاں بھائی تو آپ نے تو دیکھ ہاں بھائی آپ نے تو دیکھ ہ یہ ہوگا مطلب کہ واٹر شاٹیج بھی دنیا کی کنٹریز میں ب یہ سریس پرابلم من جو کیہ بہت سی لوگوں کو کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں ملتا اس لیے ہمیں مطلب کہ ہر بوج کی ویلو سمجھنی چاہیے یہ تو دیکھا یہ ہوگا بہت س دنیا میں ایسی بہت سی کنٹریز ہے مطلب کہ جن کو پانی کی کمی ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ مطلب کہ اسی پہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میں نے سنا تھا بوند بوند سے دریا بنتا ہے تو اگر ہر انسان تھوڑا تھوڑا پانی بچائے تو مل کر ب بہت پانی سیو کیا جا سکتا ہے مطلب کہ یہ میں نے ابھی ابھی آپ ہی نہیں کہا تھا کہ مطلب کہ ایک لوگ کیا کہ دیتے ہیں مطلب کہ نیبرس کو پہلے آپ سدھرو پھر ہم سدھرتے ہیں ہ پہلے ہمیں ہی سدھرنا ہوگا پھر ہم ہم کو دیکھ کے وہ بھی س رہیں گے تو اسی سے مطلب چھوٹے چھوٹے قدم سے پھر آگے مطلب کہ بیٹر فیوچر ہوگا بہت سا پانی بچے گا نا تو ہمیں پانی بچانے کے لیے سمپل اسٹیپس لے سکتے ہیں جب ضرورت نہ ہو تو ٹیپ بند کر دینا لیک ہوتے ہی ٹیپ اس کو ٹھیک کروانا چاہیے کار اور بائک وقت ایکسٹرا پانی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے جو آپ ابھی تک کہہ رہے تھے رین واٹر ہارویسٹنگ کو پرموٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو واٹر کنورزیشن کے بارے میں اویئر کرنا چاہیے ہے نا
بالکل تو کہتے ہیں نا کہ اگر ہم آج نہیں اگر آج پانی نہیں بچیا نا تو کل جو ہماری اولادیں ہوں گی صرف کہانیوں میں دریا اور جھیل پڑھیں گے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا کہ پھر اپنی زندگی مطلب کہ اسپینڈ کرنا یہاں پہ تو وہ بہت ہی مطلب کہ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزار ہی نہیں پائیں گے مطلبہ دنیا ہی ختم ہو جائے اگر اگر پانی نہ ہو ہے نا تو بائی چان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا ان شاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ پیس آپ کا شکریہ
ان شاء اللہ ان شاء اللہ حاف